وعلیکم السلام بھائی جان
کیا حال چال سب خیری تھا
سب بڑھیا
ہاں سب ٹھیک ہے آپ اپنا آپ ہاں میر نےا سب خیریت ہے اپنا ب نا آپ کا سب چل رہا ہے ٹھیک
ہاں سب اچھا چل رہا ہے
ہ ہاں ابھی نہیں کھ بع میں کھائیں گے اب تو ب ابھی تک کھانا بن ہی رہا ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں کھانا کھانے
ا
آپ خالی ہے
ہاں
ہوں
یہ ہے
بڑا صوب کھا لیتے کتنا بجے جگتے
ہاں بھی ہے اور امی وہ بھی کیا ہم چھ بجے لگ جاتے ہیں ہاں وہی گاؤں میں جلدی تھوڑا بن جاتا تا ہے نا اسی کے لیے ہاں
کھانا کھایا
ہاں کھائے ہیں بیگن کا سبزی بیگن کا سبزی
ہوں ہوں
ہاں
چلیے تب تو مزہ آئی گیا وا کھا کے نا
ہاں یہ تو ہے
اور سب بتائیے سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں سب بڑھیا چل رہا ہے ابھی تھوڑا ادھر شادی بہ کیا
بولے وہی سب ٹھیک چل رہا ہے نا ٹھیک ٹھاک ہاں بولیے نا شادی ہے ہم اور امی اپ بولو کہسے
شول گول ہو رہا ہے بہت کوئی آئے ہیں تو اس جا کر پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کب سمے بیت رہا ہے
بچوں کے ساتھ گھل مل گئے نا
ہاں ہاں بچوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں
موسم
موسم تو ابھی تو فی الحال اچھا ہے ابھی دھوپ زیادہ ہے بارش کا موسم ابھی نہیں ہے آج سے پانچ دس دن پہلے بہت زیادہ بارش آنے آئی تھی اور ابھی تو فی الحال بہت زیادہ دھوپ نکل رہا ہے
ابھی والا موسم اچھا ہے یا اس سمے والا موسم ٹھیک تھا
ہ ہمارے یہ سب سے وہ وہی سم میں آ جاتا ہے کیونکہ سمے دھوپ میں کوئی کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور اتنا دھوپ اتنا گرمی ہے کیا بتا اب بہت دقت ہو رہا ہے گرمی میں کیا تھوڑا باہر بھی نکلنا نہیں کیا نکلنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے کہیں جانے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ہاں
اور اس کے بعد مطلب کہ ہم ابھی والا آپ کے حساب سے ٹھیک ہے کہ مطلب کہ پہلے والا ٹھیک ہے
نہیں نہیں ابھی والا پہلے پہلے والا بھی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ جب بارش ختم ہو جانے کے بعد تھوڑا دھوپ آتا تھا نا اس سمے بہت اچھا لگتا تھا
ا
ہاں
تب پہلے والا بھی ٹیک نہیں ت ابھیو والا ٹیک
نہیں نہیں نہیں نہیں ہاں آپ بتائیے کہاں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں آپ
ابھی تو ہم گاؤں میں
اچھا گاؤں میں ہی رہتے ہیں اچھا بات
اور اپنا بتائیے نا آپ کہاں رہ رہے ہیں
ہم بھی تو ابھی گاؤں میں ہی ل رہے ہیں بچے سب کے ساتھ رہتے ہیں ابھی فی الحال میں تھوڑی دیر بعد سب کوئی آئیں گے اور سب کوئی ایک ہی ساتھ چلے جائیں گے کھیلنے کودنا ہاں ہر دن جاتے ہیں گاؤں میں کے سب بچے سب کھیلنے جاتے ہیں وہی ساھے دس گیارہ بجے کے بعد
ہاں تو گاؤں میں تو من لگتا ہے اس میں
ہاں گاؤں میں تو بہت اچھا س من لگتا ہے سمے کا تھوڑا بھی پتا نہیں چلتا ہے کب سمے بیت جاتا ہے
ہاں بھائی صاحب یہ تو بات ہے ہم کوبھی لگتا ہے گا
ہاں
اور بتائیے کھانا کیا ہو رہا ہے
ار یہی چال سبزی ہوا ہے اور کیا
خود سے بنائے تھے یا ہوں
امی ابو بنایا ہے کھانا
وہ
ہاں گاؤں میں رہ ہاں ہم بھی تو بنا ہی لیتا ہوں ممی بھی سب سکھا دی ہے جیسے چاول سبزی بریانی فنگر مومو یہ سب بنا لیتا ہوں
چلیے تب تو اچھی بات ہے
ہاں ہ
اور بتائیے گھوم رہے یا نہیں
ابھی تو نہیں شام کے ٹائم پہ گھومتا ہوں
ابھی کیا کر رہے ابھی بیٹھے
ہاں ابھی بیٹھا ہوں کیائی کرو
اب کیا مطلب کہ اس بار دیوالی میں گھر جانا ہے یا گاؤں میں ہی بیاالی میں گھر پہ بنانا یا گاؤں میں ہی رہنا
ہ گاؤں میں ادھر سے دیوالی میں تو کیا ہوتا ہے دیوالی تو بہت اچھا ہے اس میں کپڑےٹغیرہ میں وہ سب نہیں نہیں کپڑے سب خر ملتا ہے
دیوالی میں ویسے کیا کیا کرتے ہیں
بولے میرے بیک گراؤنڈ سے کوئی آواز نہیں ن جا رہا ہے ادھر
نہیں نہیں بھائی جان تھوڑا بھی آواز نہیں آ رہا اچھی جگہ ہے بول رہے ہیں آپ دیوالی میں بھائی جان کیا کیا خریدتے ہیں
ہم دیوالی میں بہت سار بہت کچھ خریدتے ہیں جیسے کوئی کپڑا وغیرہ سب اسی دن نئے نئے کپڑے خریداتے ہیں اور گھر پہ سویا وغیرہ سب بنتا ہے اور سبھی اگل بگل کے بھائی جانوں کو بلا کر آپس میں سب کو کھلاتے ہیں وہ یہی سب ہوتا ہے
ہ
ہاں
اور بتائیے مطلب دیوالی بولے عید پہ کیا کیا خریدتے عید آ رہا ہے بھائی جان تو عید پہ کیا کیا خریدتے ہیں
وہی عید میں تو یہی سب وہی نیا نیا کپڑا وپڑا یہی سب اور سویا و خریدات تا ہے جس میں وہ بھائی جان سب کو اگل بغل کے بھائی جان ہاں ہاں دوستوں کو بلاتے ہیں اسی میں سب دوستوں کو بلاتے ہیں اور سب کوئی ساتھ مل بانٹ کر کھاتے ہیں
اچھا مطلب کہ اور سب مطلب بتائیے نا کہ مطلب کہ سب کا کیا رہا دوستوں سب کے ساتھ کتنا دن بعد ملے
دوستوں سب کے ساتھ تو بہت دنوں بعد ملتا ہے کوئی جو سوچے نہیں تو سب ہو جاتا ہے اتنا مانا پہلے کا جتنا بچپن کا جتنا دوست ہوتا تھا سب کوئی اسی میں عید میں سب کوئی ملاقات ہو جاتا ہے سب سے بات ہو جاتا ہے اس میں تو کیا بتا ہے اس میں اتنا اچھا لگتا ہے اس اتنا ہنسی مذاق سب چلتے رہتا ہے اس میں ہاں
آج دیکھ کے آج کیا ہوتا ہے آج تو میرے ہی گھر کے بغل میں شادی ہے دیکھیے آج صبح میں مطلب کہ تھوڑا وست ہے لیکن پھر بھی چلیے ٹھیک ہے
ہاں یہ تو ہے شادی بیاہ کے دن میں تو ج سمئے ہی نہیں ملتا ہے کیا پتا ادھر ادھر بھی سمے دینا ہوتا ہے اور سب ت
ہمارے جگہ تھوڑا خالی جگہ ہے نا
ہاں ہاں
تو مطلب بغل والا کوئی گھر ہے ان کاا یہاں کا شادی ہے لیکن ان کے یہاں جگہ نہیں ہے تو وہی مطلب یہاں پہ پنڈال یہ سب لگائے ہے
اچھا
تو وہی دقت ہوتا ہے
ہ
کیونکہ اج پوری آج پورے مطلب ہاں آواز ڈی جے یہ سب یہیں پہ بجے گا
ہاں وہیں پہ وہ جائے گا شورگل تو ہوگا ہی وہاں پہ
ہوں
کہیں گھومنے جاتے ہو
ہاں گھومنے ابھی نہیں جاتے ابھی کا ابھی تو کافی وست رہتے
ہاں یہ تو ہے اھی ادھر کا موسم کیسا ہے
فاں
اچھا
ہوں اور ا اپنا بتائیے نا وہاں کا موسم تو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مطلب کہ بارش دو کچھ دن پہلے ہوا تھا بہت
ہاں ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی شم وسا ہی ہے
ہوں سب جگہ کا ک حال ہے نا
ہاں ہاں
ہوں اور بتائیے کہ کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
بولیے
بولے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
م
پ تو ابھی بہت اچھا چل رہا ہے اب ٹویلتھ کلاس بارہویں ور کا پڑھائی کر رہا ہوں
سے یا مطلب کچھ اور سے
میں وگیان لیا ہوں جس میں آتا ہے بھوتیکی جیو وگان اور رسان شاستر
میں نے سنا تھا گنیت بہت اچھا تھا میں گنیت کہ نے لیا
ہاں گنت بھی ہے لیکن وہ الگ سے لیا ہوں
نہیں
ہاں وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن ہمارا مین میں ہے نا وہ میرا جیو وگان ہے
ا مٹھائی کا س خرری پر میں
ہاں کیونکہ ہم کو چکسک بننا ہے نا اس
ام انشاء اللہ ضرور بنو گے
ہاں
اور ب تلیون مٹھائی سب کہاں سے خریدتے ہے ہ سب خری جتا سب اپنا کام کرے کوئی اسنان کر دے سب اپنا اپنا کام کر دو
ہاں یہ تو
ا کیکہ بولے نہیں کہ آج یہاں پہ ہلہ ہونے والا ہے رات کو چ دن کو اسی کارن لوگ جلد جلد اپنا کام ختم کر رہا ہے
ہاں
اور بتائیے نا ودیالیہ کا سماچار سب ٹھیک ہے
ودیالیہ کا تو سب اچھا ہے ابھی تھوڑا الگ رہا ہے گرمی کا تھوڑا چھٹی ملنے والا ہے
ہاں ملے گا کچھ دن کے اندر ملے گا لیکن ابھی تھوڑا گرمی بھی بیت گیا ہے
ہاں گرمی بیت گ ہے لیکن ملے چھٹی تو ملے گا یہ گھرمی
ہ چلیے بھائی جان بات کر بہت خوشی بہت بہت شکریہ خیال رکھیے گا اپنے اور اپنے پریوار کا اللہ حافظ انشاء اللہ
چار لاک سر و لنگا